ہیلو ہیلو
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے سب خال ہے
سب خیریت وہاں پہ سب خیریت
ہ ہ اور گرمی ہو رہی ہے اس سائڈ بت بڑیا گرمی ہو رہی ہے آپ کی ذرا
نہیں ہماری طرف تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے پہلے سے لیکن کل کل بھی موسم اس ٹائم تو ٹھنڈا تھا بارش ہوئی تھی اس ٹائم تو
ہم ہمارے اب یہی مسئلہ تھا پر آج بہت گرمی کا کہہر ہے
اچھا آج گرمی ہو رہی ہے صبح سے تو یہاں پہ موسم بہت اچھا تھا دھوپ دھوپ بھی نہیں تھی ہوا چل رہی تھی اب تو دھوپ آ گئی ہے ہا تو پھر بھی چل رہی ہے لیکن دھوپ ہے
نہیں مری یہ بہت گرمی ہے وہ
اچھا
ہاں ج سونا وغیر ہو گیا
اور سب کہرییے تھے امی ابو باج جی خالص
ہاں جی اور ب سب کیا رہتے ہے آبت ہے
بس ہماراری سب خری آتا ہے
ہاں کھانا کھال اپ نے
ہاں ہم نے کھانا کھا لیا آپ نے کھا لیا
ہاں جی کیا بنا پمی آج
آج ہم نے کیا بنایا تھا ہم نے آج آلو کی کچوڑی بنائی تھی اس موسم م اچھا ہو رہا تھا نا اس کے لیے ہم نے کچوڑی بنا لی تھی بچوں کو بھی جانا تھا ہوں
نہیں ہم اپنے والادف کیا ہوئے ہے
کس کے
والکیہ
نہیں نہیں بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے ٹوشن جاتے ہیں بچے تو پڑھائی کا لوس نہیں پڑھائی کا لوس ہوئے گا اس لیے ہم گئے نہیں ابھی
اچ
اور پھر گرمی بھی بہت ہو رہی ہے
ہاں جی گ تو بہت ہی زیادہ
تو کہیں من نہیں کرتا باہر جانے کا اپنے گھر پہ گرمی کے موسم میں آپ اپنے گھر جو آرام ملتا ہے وہ باہر کسی کے نہیں ملتا چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنا کتنا بھی سگاؤ ہو
ہاں جی وہ پ تو ہے
ہاں
ہاں جی
اور بتائیے
س ہم تو اپنی والادد کے یہاں بول رہے تھے فروری میں گئے تھے
اچھا اچھا اچ اور وہاں پہ سب خیریت ہے
ہاں جی سب خیر وہی گزار کرایا اپنا ایک ڈیڑھ مہینہ
اچھا اچھا چلو بہت اچھی ہو بات ہے یہ تو ہاں
اور بتائیے
اور کیا بس وہاں کا وہاں پہ کتنا پالوشن ہے پالوشن کم ہے زیادہ ہے
نہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ پالوشن ہے سیم ہمارے گھر کی طرح ہی ہے مین روڈ ہے ہائی وے ہے آپ کو بتایا ہائی وے سے کتنے
ہ ہاں ہاں صحی صحی فرمایا
گاڑی چلنی ہے ایک منٹ بھی پولوشن یہاں پہ بند نہیں ہوتی گاڑیوں کی آواز رات کو بھی اتنی آواز آتی ہے بہت زیادہ
اچھا اچھا
ہاں جی
پھر تو رات کو بھی سونا بھاری پڑ جاتا ہوگا آواز کی وجہ سے
ہ جی جب میرا نکاح ہوا تھا تو مجھے تین چار مہینے دقت ہوئی پر اب مجھے نا کیا کہتے ہیں ابتی پڑ گئی ہے
اچھا ہی ویٹ میں آ گیا آپ
ہاں جی سگت کی پڑے گی اب دقت نہیں ہے جتنا مرضی آپ کو بھی کان کے پاس سڑن بج جائے ا میند پڑتی ہوی
اچھا اچھا عادت پڑ جاتی ہے ا جب رہنا وہیں پر ہی ہے اسی آواز کے ساتھ رہنا ہے تو پھر
ج ہے تو بتائیے عید پہ شاپنگ وغیرہ کی ہوگی آپ ن
ہاں عید پہ شاپنگ کری تھی عید تو ہماری بہت اچھی بنی تھی
ہاں جی عید کی شپوینگ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ سامان کا دنا لینا نہی
ہاں عید تو من تیوار ہوتا ہے ہم لوگوں کا
ہ ج سال بار آتا ہے
ہاں ہاں
کہیں پہ ہم جو کچھ خرید ہیں اس کا ہمیں اوپر جا کر نہیں دینا پڑتا حساب
ہاں ہاں صحیح کا نہیں
سارے ہی گھر کے کپڑے وغیرہ خرید لیے جاتے ہیں پردے پائدان
ہاں صحیح فرمایا صحیح فرما
ہاں جی کپنگ شاپنگ میں عید ہو جاتی ہے ہمارے
ہم لوگوں کی مین جو تیوہار ہوتا دو ہی ہوتے ہیں عید عید ہی ہوتی ہے مین
بہت بہت ابھی سال بعد آتی ہے
میں ہولی ہوتی ہے ہولی اور دیوالی دو مین تیوہار ہوتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں میں بھی دوئی تو دو عید ہوتی ہے ایک بقرا عید ایک میٹھی ب میٹھی عید
ہوتی ہے پر جہاں تر بکرا عید پہ بہت شاپنگ ہوتی ہے دونوں ا د پہ چھوٹی بیماری ہوئی چچلیٹی اوپر جا کے حساب دینا نہیں پڑتا
ہاں ہاں صحیح کہا
ہماری پھیچ جاتی ہے سردیوں کے کپڑے گرمیوں کے کپڑے یہ وہ یہ وہ سب کچھ آ جاتا ہے
ہاں
اس ٹائم سنت بھی کہتے ہیں سنت مانے جاتی
تیوہر کے بنانے کپڑے لے بھی لیتے ہیں ویسے تو کپڑے لینے کا موقع ہی نہیں مل پاتا ایک شادیوں میں لے پاتے ہیں کپڑے یا پھر تیوہاروں پہ ویسے ہاں ویسے تو لینے کا کوئی وہی نہیں بنتا ہے کہ کپڑے اتنے ہوتے ہیں
ہاں یہی دو موقع ہوتے ہیں ایک شادی ہوتا ہے ایک تیوار ہوتا ہے ان پہ بھی کپڑے نہیں لو تو پھر کیا فائدہ تو آارو کام
وہ تو ہے
ہ اور آپ کی امی ا ابو سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب خہل ہے سب کمینی س ہو رہی ہیں اب وہ اپنی دکان پہ ہیں
اچھا اچھا
ہاں جی آپ بتائیے آپ کی امی ابو
سب ٹھیک ہے ہمارے بھی
بچے
سب بچے بھی ٹھیک ہیں
مجھے چھٹٹی پڑ گئی ہوں گ بس
ہاں آ کے بچوں کی چھٹی چل رہی ہےپ کےھوے بچے ہیں اسکول جا
ہاں یہ میرے پاس سوتی دیتی ہے وہی جات پ
اچھا اچھا ہمارے ب بچے اسکولاتے ہیں ا تو چھٹیا چل رہی ہیں چھٹیاں چل رہی ہیں تو اتنا پریشان کرتے ہیں پورے دن گھر پہ رہتے ہیں ہلہ گلا مار پیٹ لڑنا جھگڑنا بس یہی رہتا ہے
یہ ہمالے تو ہے کہ بیٹ تی ہے نا وہ ٹیوشن جاتی ہے صبح پھر وہاں دو گھنٹے پڑ کے آتی ہے پھر آ کے سو جاتی ہے
اچھا میرے بچے تو سوتے ہی نہیں ہے صبح اٹھا دیتی ہوں پھر وہ پورے دن کھیلتے رہتے ہیں ایک تو میری ایسی بیٹی ہے کھانا کھاتے ٹائم اور پڑھتے ٹائم اس کو نیند آتی ہے ویسے کھیلتے ٹائم بالکل نیند نہیں آتی جہاں کھانا لے کے بیٹھو سو جائے گی نیند آ رہی ہے میں کہ کھانا کھا لو پھر سو جانا نہیں نہ رہ یہ بہت مشکل سے کھانا کھاتا پ ہے
ہمارے تو میم سے میں کہ دیتی ہوں میم کو اطلاع کر دیتی ہوں فون کر کے کہ اس نے آج گھر پ نہیں کھایا تو میم وہاں پہ تھوڑا اس م سروف وغیرہ کرتی ہے تو گھر پر آ کر کھا لیتی ہے
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے یہ تو ہاں
ماں سے م نہیں ہے جتنا مرضی امی بولتے من
نہیں ہاں کہ وہ ڈانٹیں گی ماریں گے بھی
ہاں بس
ہوں
پے
اور پھر زیادہ ہم لوگ امی لوگ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈانٹتی بھی نہیں ہے دکھ کچ بھی پھر ان کو ہی ہوتا ہے نا ہ
اور اسھر رات کے بنانے کی تیاری کری اپپ نے
کس کی
ہ کی
آنےیک ہلو
ہاں جی ہاں جی رات کو کانے کی کیا تیاری کری بن آپ نے
ہاں ابھی کریں گے تھوڑی لیٹ کریں گے تھوڑا سا ہمارے لیٹ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا لیٹ ہی شروعات کرتے ہیں آپ نے کر دی کیا کھانے کی تیاری
ارے یہاں پتا نہیں ہمارے یہاںس آپ کو زیاہ دال ہی کھاتے ہیںا
دال
ہاں ناشتے میں پھر وہ کام آتی ہے صبح کیونکہ میں ناشتہ ابو کو جلدی صبح آٹھ بجے کرنا ہوتا ہے دکان وغیرہ کھولنی ہوتی ہے
اچھا اچھا
ہاں جی تو اس ب اپنا ناشتہ کر کے چلے جا
اچھا دال کے پرانٹھے سے
نہیں کبھی کبھی دال پھلکا ہو گیا
اچھا اچھا اچھا
اا
تو لنچ لے کے نہیں جاتتے لنچ لے کے
نہیں پ نہیں لنچ کرنے دوپہر میں آ جاتے ہیں دکان بند سک ایک دو گھٹے گیے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے
اس ٹائم پ شوہر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے پ پپا گھر پہ جتے ہیں
اچھا اچھا
جی دونوں ہی بستے ہیںا
ہاں اچھا بہت اچھا اچھی بات ہے چلو
ہاں جی جہ دور بھی نہیں ہے نہیں نہیں سگلیا
اچھا
دور د ہے دکان پاس نہیں ہے تو دونوں بیٹھتے ہیں میرے شوہر بھی بیٹھتے ہیں پاپا بھی بیٹھتے ہیں
اچھا اچھی بات ہے مل کے ہی ہاں دکان تو ویسے ایک جنے سے چل بھی نہیں پائے گا تھک بھی جاتے ہیں ایک جنا بیٹھے اھا رہے گا تو
ہاںی بت ریٹ بھی لگاتا ہے سامان کھانے سے دور جاتا ہے آدا آھا گھنٹہ آرام فرما بھی جاتا ہے ہیں اور اپنا اپنی دکان پہ چلے جاتے ہیں ہاں ج ج
ہاں
بابتائی
بس ہمارے بھی بس بچے اب ٹیوشن گئے ہیں سب پڑھنے کے لیے ایک ل ایک بیٹی جائے گی تھوڑی لیٹ جائے گی وہ رات کو تھوڑی لیٹ آتی ہے اور باقی کے سب ٹیوشن میں گئے ہیں ہاں اور پڑھائی پڑھیا چلیے آپ کی بیٹی کی
ہاں جی وہ نرسری میں بھی اس
اچھا ابھی تو چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے اچھا
ایڈمیشن کر ب لیا ہے تو اب ا پڑ گئی ہیں تو ٹیوشن لگوایا یہ ہے نا وہ کہ جتنا آتا ہے وہ سب بھول دے
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے
ہاں رپ پات تو جات تھا ج
ہاں ہاں
اچ بسے چلیے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کرتی ہوں اس لیے اوک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے خدا حافظ
جی